وعلیکم السلام
بھائی جان ٹھیک ہو
بس جی بھائی جان ٹھیک آپ بتائیے گھر پہ امی او سب ٹھیک
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ امی ابو سبھی ٹھیک ہیں آپ کے گھر پہ آپ کے ابو جان امی جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
جی اللہ کا رحم ہیں ہم سب خیریت
تو آپ مطلب کہ خود تو ٹھیک ہو نا
جی جی بالکل بالکل اللہ کی رحم سے
چلے جی یہ بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ کیا کر رہے تھے
جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ آج ہم نا جسمی صحت پہ پھر مطلب فزیکل فٹنس پہ بات کر رہیں کچھ
ہاں بھائی جان یہ بھی بہت ہی اچھا مطلب کہ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے تو کیا ہے کہ میں ابھی ابھی تک میں جب صبح اٹھا اٹھتا ہوں میں صبح روز ہی لیکن میں صبح صبح کیا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی اسٹریچنگ اگزرسائز تندر مطلب کہ تندرستی کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے نا
ہاں جی جی
تو بھائی جان میں آپ کو بتا دوں کہ فزیکل فٹنس کا مطلب ہے ہمارا جسم تندرست تو مضبوط اور صحت مند ہ آج کے دور میں انٹرنیٹ کی وجہ سے فٹنس سکھانا بہت آسان ہو گیا ہے پہلے لوگ جم یا فٹنس سینٹر جاتے تھے لیکن آپ موبائل فون یا لیپ ٹاپ کی مدد سے گھر بیٹھے ایکسرسائز کی جا سکتی ہیں میرے تو اس کو آن لائن مطلب کہ آن لائن فٹنیس کہتے ہیں آج کل بہت سے لوگ یو ٹیوب سے فٹنس ایپس اور آن لائن کلاسز کی ذریعے مطلب کہ روزانہ ایکگزرسائزز کرتے ہیں گھر سے یوگا اسٹریچنگ کارڈیو ڈانس ورک آؤٹ ٹ رنگ ٹریننگ سیکھی جا سکتی ہے اس وقت مطلب کہ اس وقت بھی مطلب کہ بچتا ہے اور پیسے بھی بچ جاتے ہیں اور آدے لوگ تو جم بھی جاتے ہیں اب آپ فرمے میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں میرے بھائی
جی بھائی دیکھیے جو جسمی صحت ہے نا جس میں صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان صحت مند ہو تو اپنی وہ اپنی پڑھائی نوکری اور روز مرہ کے کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے
ہاں بھائی ہاں
دیکھیے بائی جانس صحت اچھی ہو تو انسان خوش رہتا ہے اور اس میں زیادہ طاقت اور ہمت ہوتی ہے آ میں دیکھا ہوگا بھائی جان آج کل کے مصروف زندگی میں بہت سے لوگ اپنی صحت پر دھیان نہیں دیتے ہیں
ہاں بھائی میرے
دیکھیے ا گھنٹوں تک موبائل چلانا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا اور کام حرکت کرنا کم حرکت کرنا ہماری فٹنیس کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے روز روزانہ تھوڑی دیر ایکسرسائز کرنا ضروری ہے
ہاں بھائی جان اگر میں آپ کو آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے حساتھ سا مطلب کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ آن لائن فزیکل فٹنیس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی سہولیت کے مطابق ایگزرسائز کرتا ہے اگر کسی کے پاس جم جانے کے کا وقت خت نہیں ہے پیسے نہیں ہے تو وہ صبح یا شام صرف بیس یا تیس منٹ نکال کر گھر میں ورک آؤٹ کر سکتا پ توو فٹنیس صرف جم حکہ جسم کو محفوظ نہیں بناتی مضبوط نہیں بناتی بلکہ دماغ کو بھی نقصان مطلب کہ مطلبا دماغ کو بھی سکون دیتی ہے جب ہم روز ایکسرسائزز کرتے ہیں تو ہمارا دل خوش رہتا ہے تناؤ کم ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ مطلب کہ طاقت محسوس ہوتی ہے تو اس سے نیند بھی اچھی آتی ہے اور پورا دن فریش گزرتا ہے نا بھائی جان تو آن لائن فٹنس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر عمر کے لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بچے جوان اور بزرگ سب اپنی ضرورت کے مطابق ایسرسائزز کر سکتے ہیں ہر لیول کے لیے الگ الگ ورک آؤٹس موجود ہوتے ہیں
جی بالکل ب بھائی جان دیکھیے فزیکل فٹنس کے لے نا روزانہ کم سے کم تیس منٹس چلنا دوڑنا یا سائکلنگ کرنا فائدے مند ہوتا ہے مطلب کچھ لوگ تو جم جاتے ہیں جبک کچھ لوگ ا گھر پر ہی ایک ایکسرسائز کرتے ہیں
ہاں بھائی جان
سب سے ضروری بات یہ ہے بھائی جان کہ ہر روز تھوڑا بہت جس میں مشق کی جائے
ہاں بھائی جن بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے
دور میں صحت مند رہنے کے لئے صرف ایکسرسائز ہی کافی نہیں بلکہ اچھی ا گازی بھی ضروری ہے ہمیں تازہ پل سبزیاں دودھ دال اور پروٹین والی چیزیں کھانی چاہیے فاسٹ فوڈ اور فاسٹ فوڈ اور زیادہ میٹھا یا آئلی چیزوں کو کم استعمال کرنا چاہیے
ہاں بھائی جان
مطلب بائی جان دیکھیے اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہو سب مطلب ایکسرسائز کے سھ ساتھ ہمیں اس اپنے کھانے پہ بھی دھیان دینا ہے کہ فاسٹ فوڈ وغیرہ وہ بھی کم کرنا ہے آئلی یہ میٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ پانی مطلب پانی پینے بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے روزانہ کافی کافی پانی پنا بڑانا تندرست رہتے ہے
ہاں بائی جان
بھائی جان آپ پانی کے بارے میں کیا مطلب کہنا چاہیں گے کہ پانی صحت کے لیے
ہاں بھائی جان بھائی جان میں آپ کو اس کے بارے میں بھی میں بھی بتاؤں گا لیکن مارا کیوں میں پہلے یہ بتا دوں کہ لیکن آن لائن فٹنس کا کچھ نقصانات بھی ہے میں آپ کو بتا رہا تھا نا ابھی آن لائن فٹنس کے فائدے تو اب میں نک نقصانات بتاؤں گا تو اس کے نقصانات یہ ہے کہ کہ اگر ہم غلط طریقے سے ایكزرسائز کریں یا کسی مط کہ مشکل ورک آؤٹ کو بنا سمجھی کری تو مطلب کہ چوٹ لگ سکتی ہے اس لیے ہمیں آسانی سے مطلب کہ آسان ایکسرسائزز سے شروع کرنا چاہیے اور اپنی صحت کے مطابق ہی ورک آؤٹ کرنا چاہیے ورک آؤٹ سے پہلے ہلکا سا وارم اپ کرنا بہت ہی ضروری ہے تو اس سے جسم تیار ہو جاتا ہے ایکسرسائز کے لیے اور چوٹ لگنے کے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ورک آؤٹ کے بعد کول ڈاؤن اور اسٹریچنگ بھی کرنی ہے کرنی چاہیے آن لائن فٹنس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی صحت مند غذا بھی بہت ہی ضروری ہے صرف ایکسرسائز کرنا کافی نہیں ہوتا ہمیں پھل سبزیاں دودھ انڈے اور پروٹین والی غذائیں بھی کھانی چاہیے فاسٹ فوڈ اور زیادہ میٹھی چیزوں سے مطلب کہ مطلب کہ بچنا چاہیے پانی بھی آپ نے ابھی تک پانی کا بو رہے تھے اب میں آپ کو پانی کا بو لیتا ہوں تو پانی بھی صحت کو بہت اہم حصہ ہے تو ایگزرسائز کے دوران اور اس کے بعد پانی پینا ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے تو اس سے جسم میں مطلب کہ پانی کی کمی نہیں ہوتی اور تھکان کم محسوس ہوتی ہے آج کل بہت سی فٹنس ٹرینرس آن لائن کلاسز دیتے ہیں وہ لائیو سیزن کے ذریعے لوگوں کو صحیح طریقے سے ایکسرسائز کرنا سکھاتے ہیں اگر کسی کو مطلب کہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ ان سے سوال بھی کرس سکتا ہے نا بھائی جان تو آن لائن فٹنس کی وجہ سے بہت سے لوگ نے اپنا مطلب کہ وزن کم کیا ہے اپنی صحت بہتر بنائی ہے اور بری عادتوں کو مطلب کہ چھٹایا ہے تو روزانہ تھوڑی سی ایگزرسائز انسان کی زندگی میں بہت بڑا تبدیلی لا سکتی ہے تو بتائیے بھائی جان اب بھی
میں پانی کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تو میں پانی مطلب کے بارے میں بتاؤں تو روزانہ کافی پانی پینے سے بدن تندرست رہتا ہے اور کافی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے
ہاں بھائی جان
بائی چانس ساتھ ہی پوری مطلب پانی کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ساتھ ہی پوری نیند لینا بھی اتنا ہی ضروری ہے ایک صحت مند انسان کو روز لگ بھگ سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند لینا چاہیئے
ہاں بھائی جان
ہے نا فیزیکل فٹنس جو ہے نا فزیکل فٹس کا اثر صرف بدن پر نہیں بلکہ دماغ پر بھی پڑتا ہے جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان میں اسٹریس ٹینشن کم ہوتی ہے ان کا دماغ زیادہ بہتر طریقے سے کام مطلب کام کرتا ہے اور وہ اپنی مطلب اپنے کام پر اچھی طرح سے دھیان دے پاتے ہیں
ہاں بھائی ہاں
آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان مطلب دیر دیر تک سوتا ہے صبح دس دس ساڈھے دس بجے تک وہ اکثر مطلب دن بھر آلس میں ڈوبا رہتا ہے سست رہتا ہے خود یہ آزمایا ہے جب جب میں مطلب لیٹ اٹھتا ہوں تو مطلب دن بھر آلس جیسی رہتی ہے جس دن آپ صبح جلدی اٹھ کہ پانچ چھ بجے اٹھو گے ایکسرسائز کرو گے مطلب دن بھر تندرستی رہتی جو بھی آپ کام کرو گے اس میں دلچسپی بڑھتی ہے کام کرنے میں تھکان بہت کم ہوتی ہے
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان تو اس ہاں بھائی جان بولیے
اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بچوں اور نوجوانوں کو کو موبائل اور ویڈیو گیم سے مطلب بچائے آؤٹ ڈور گیمس جیسے کرکٹ فٹ بال بیڈمنٹن یا کبڈی بھی کھیلنے چاہیے اس اس سے ان کی فٹنیس بھی بہتر ہوتی ہے اور مطلب ٹیم ورک کی عادت بھی بنتی ہے
ہاں بجان لیکن مطلب کہ ہمیں صرف موبائل فون مطلب کہ موبائل اسکرین کے سامنے بیٹھ کر مطلب کہ وقت ضائع نہیں کر کرنا چاہے آپ نے بالکل ہی اچھی بات کی تو موبائل کا استعمال صرف ورک آؤٹ دیکھنے کے لیے کریں اور پھر دل لگا کر ایکسرسائز کرے اگر ہم روز تیس منٹس بھی ایگزرسائز کرے تو ہمارا جسم مضبوط ہڈیاں طاقتور ہو جائیں گی اور مسلس بہتر ہوتی جائیں گی اور وہ بڑھیں گی بھی تو اس سے دل کہ مطلب کہ صحت بھی اچھی رہتی ہے اور مطلب کہ بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آن لائن فٹنس بہت ہی مفید ہے مطلب کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر وہ روز تھوڑی ایزرسائز کرے تو ان کی ملا کہ توجہ بہتر رہے گی دماغ تیز ہوتا ہے اور تھکان کم ہوتی ہے تو ہمیں اپنے گھر والوں کو اور دوستوں کو بھی فٹنس کی اہمیت بتانی چاہیے اگر پورا گھر مل ایکسرسائز کرے تو ماحول خوشگوار بن جاتا ہے اور سب ایک دوسرے کی مطلب کہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا بھائی جان
بالکل بھائی جان دیکھیے ساتھی ہمیں نا کیا ہے بھائی جان کی بری ایڈیکشن بری عادتوں سے بھی دور رہنا چاہیے یہ بری آتےیں جو ہیں صحت کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں اور کئی بڑی بیماریوں کا صحاب بھی بن سکتی ہیں
ہاں بھائی جان
میرے خیال سے ہر انسان کو سال میں کم سے کم ایک بار تو اپنا ہیلتھ چیک اپ بھی کروانا چاہیے اگر کسی بیماری کا جلدی پتا چل جائے تو اس کا علاج بھی آسانی سے ہو سکتا ہے
ہاں بھجان تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آن لائن فزیکل فٹنس ایک بہت ہی اچھی سہولیت ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اسی لیے ہمیں روزانہ ایکسرسائز کرنی چاہیے صحت مند غذا کھانا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے ہے نا بھائی جان تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ آپ آپ ہماری باتیں جو ہم دونوں نے کییں یا میں نے یا آپ نے مجھ سے کہی ہم آگ بھی پہنچ جائیں گے ان باتوں کو تاکہ دوسرے بھی اس سے اچھا اچھے سے فائدہ اٹھا سکے وہ بھی ایکسرسائز کرے وہ بھی تندرست رہے اس سے ہمارا ملک بھی آگے بڑھے گا تو آپ کا اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا وعلیکم السلام السلام علیکم
اللہ حافظ